یہ جوائننگ میں ہوگا نا ابھی ہیلو ہاں اس کو جوائننگ میں ٹائم لگتا ہے
ہاں اس کو لگتا ہے
ہاں اور سناؤ میں کیا بول رہی تھی ہاں میں نے بولا آپ کو آٹو لے کے جا رہا تھا آپ اس کو سلام کرنی تھی پھر وہ کہتا میرا پالا کس سے پڑا
ارے نہیں
ارے میں کھیل رہی ہوں کہاں جاو خدین خدین وہی ہے کہ آگیا
ہے نا کزن کی شادی اس ٹائم مت آئے گا اور اس کو
ٹھیک ٹھیک
وہ آئے گا ماموں کے ریٹائرمنٹ کے لیے اور کزن کی شادی کے لیے پانچ چھ دن پھر واپس جائے گا
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک یہ بات تو ہے اور سناؤ
بس شکر مجھے بولو آپ کی بھابھی کیسی ہے ٹھیک
ہاں ٹھیک ہے الحمد للہ ابھی وہ بول رہی ہے ابھی مجھے بیٹھنا ہے ابھی شاید طبیعت ڈلی ہوگی اس کی ہاں
اچھا ٹھیک اچھا پھر اس پروسیجر تو آگے کیا ہوا
کرنا ہے نا آگے آگے
اچھا کب کرنا ہے
وہ پتا نہیں مجھے تو لیکن کرنا ہے
چلو اچھی بات ہے اب اللہ تعالی ان کو بھی جلدی سے کچھ دے
اللہ آمین آمین آمین اور کیا اللہ ناوازے اپنے رحمت سے ان دونوں کو وہ کتنا
گو ہم ہم
وہ سب سے بڑا خوشی کا دن ہوگا
ورنہ کیا
مطلب جو ہمیں جانتے بھی ہے نہیں ہوں گے نا وہ بھی خوش ہوں گے آپ تو بات ہی نہیں ہے
وہی نا
ہمم
اس دن تو ہم اپ سے بڑی دعوت کھائیں گے بہت
دعوت تو کھانی ہی ہے سب کو انشاء اللہ میں بول تی ہوں بچہ کتنا خاص ہوگا اس کو تو گود سے ہی اس کو تو گود سے ہی نہیں چھوڑیں گے
ورنہ کیا
ہیلو
کیا کرے اب اللہ بھی اللہ صبر کا پھل دیتا ہے
اور کیا
اور کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے
کیا ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے قران میں تو لکھا ہے نا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ تو صحیح بات ہے جس جس بات کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ بات ضرور ہوگی ان
ورنہ کیا مگر ہے نا ایک عورت ہوتی ہے پوری انکمپلیٹ ہوتی ہے بچے
بچے کے بغیر ہاں اور کیا یہی تو بات لیکن یہ بھی ہے نا اللہ کے ہاتھ میں اللہ خود قران میں کہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس کو میں چاہوں اس کو بیٹیاں دو جس کو میں چاہوں اس کو بیٹے دوں جس کو میں چاہوں ان کو دونوں دوں اور جس کو میں چاہوں ان کو کچھ نہ دوں
صحیح
یہ بھی تو اللہ نے ہی کہا ہے نا اللہ کے اگے ہماری تھوڑی چلتی ہے ہاں کیوں نہیں چلتی ہے ہمیں دعا مانگنی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اس سے تو اللہ تعالی راضی ہے پھر بھی ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے
ہاں چاہے انسان کتنی بھی کوشش کیوں نہ کرے جب وہ چاہے تب ہو سکتا ہے
وہ کن فرما دے اور ہو جاتا ہے بس
ہاں صحیح بات ہے
صحیح ہے اور ایک بات یار یہ بھی رکھنی ہے نا
چلو ال کا فال د
انشاء اللہ امین اگر اللہ تعالی کسی چیز میں دیری لگا رہا ہے تو یقینن اس اسنے بندے کے ہی وو پیا
فائدہ ہے ہاں صحیح بات ہے
یہ بیمار کی بات لے لو یا کچھ بھی یا کسی بھی اینگل سے بات لے لو اگر کسی چیز میں دیر لگ رہی ہے تو سمجھو اس میں اللہ تعالی کی رضامندی ہے ہاں
جی
اور بندے کا فائدہ ہے اس میں اور کیا اور سناؤ
مجھے یہ بلو کہاں کام کرنے کہاں کام کرنے دیتا ہے
یہ کیا کر کر رہا ہے
برتن دھونے برتن دھونے چڑھتی ہوں چڑھے گا مجھے ادھر ہی لیٹتی ہوں کھائے گا میرے پیر
ہوں
مجھے پرسوں کے دنوں اس کی بہت یاد آ رہی تھی جب میں وہاں تھی
اور کیا ہوتی ہے نا محبت یہی
کو آئی نا میں گیارہ ساڑھے گیارہ میں نے پہلے پڑوسیوں کو کال کیا میں نے بولا آپ دو گے مجھے ابھی بلو کو وہ لوگ لیکن سوئے تھے انہوں نے بولا ہم سوئے ہیں آپ کل لے جاؤ پھر میں نے ان کو آٹھ بجے صبح کال کہ آپ میں لوں بلو کو بول رہے تھے ہم سوئے ہیں دس بجے لے لو پھر میں دس بجے یہیں سے گئی اس کو لینے کے لیے اوپر سے مت یہ بھی نہیں کھا رہا تھا وہاں کھانا ان لوگوں نے مجھے کیا نا فون لوگوں نے بولا یہ نہیں کھاتا ہے اچھے سے کھانا ہاں جب یہاں آیا پھر اچھے سے کھانا وانا کھایا
عادت ہے نا اس کو آپ کی لگی ہے نا عادت وہ تھوڑی مانے گا پیار تو اسی کا نام ہے نا
کھانا ورنہ میں نے ان کو دیا تھا اس کو پیکٹ جو اس کو پسند ہے وہ والا فوڈ بھی دیا تھا میں نے ان کو میں نے بولا تھا اگر وہ نہیں کھائے گا یہ کھائے گا لیکن اس نے کھایا ہی نہیں ہے
آپ کے ہاتھ سے کھایا پھر
ارے میں نے گھر لایا میں نے پیکٹ کاٹ کی دیا یہاں اچھے سے کھایا
وہی نا یہی تو پیار ہے نا یہی محبت ہے
پھر میں نے ہاں
مجھے لگتا ہے انسانوں سے زیادہ نا جانوروں سے محبت کرنا ٹھیک ہے کیونکہ ان کے دل میں لالچ مت آئیگی کبھی
کوئی بھی لالچ نہیں ہوتی ہے
انسان کے دل میں لالچ آتا ہے انسان تو لالچ کے بغیر کام نہیں کرتے
مجھے اس کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہوئی ہے مجھے پاپا بھی بولتے ہیں اب مجھے پا کبھی کبھار پاپا بول تا ہے اشارے میں نا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہو تی ہے میں اس کو بول تی ہوں میں اس کو بولتی ہوں ذرا کرو اپنی بکواس بند کیا بولتے رہتے ہو اس کو پتہ ہے نا مجھے اس کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ ہاں وہ تو صحیح ہے وہاں تو وہ تو بات صحیح ہے ایک نہ ایک دن ہر ایک جاندار کو تو جانا ہے
جانا کی ہے واپس ہاں
اب ہے نا انسان کو اٹیچمنٹ ہوتی ہے
ہوں صحیح بات ہے یہ بات تو صحیح
کا حال ہی لیکن مجھے پرسوں بہت یاد آ رہی
اور کیا
میں سوچ رہی تھی دیکھو کتنا اچھا سجا کے رکھا ہم سب نے لیکن اگر وہ ہوتی مطلب اگر وہ ہوتی نا مطلب مجھے پورا نا مطلب پورا یقین تھا کہ صفائی کے بعد وہ ہر ایک کو کرواتی دعوت
اور کیا وہ دعوت باٹتی وہ ہم یہاں پہ مار گے خود ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے
ہاں نا
صفائی کے بعد وہاں وازہ آتا ہمیں بلانے آتی ہمیں وہی بلانے آتی وغیرہ وغیرہ اس کو م مطلب لگ رہا ہے
چیز ورنا کیا اور مطلب وہ ہوتی وہاں پہ ہوتی بہت زیادہ بہت زیادہ مجھے اس دن والا مجھے بہت فیل ہوا اور مطلب ایک چیز اب میں نے دیکھی نا انکل کی انکل مطلب انسان کو پاگل کرتا ہے ایون کہ اس کی بیٹی بسما نے بھی بولا نا انکل پاگل کر دیتے ہے انسان کو واللہ اس کو لیکن سچ میں صرف وہی کنٹرول کر پاتی تھی سچ ہے نا لیکن اب وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہو تے ہیں مطلب وہ ایک وہ مطلب دیکھو سامان ہم نے اندر لیا نا وہ بولتا ہے مطلب میں کر رہی تھی نا کمرے کی صفائی وہ صبح سویا ہوا تھا نا نہیں صبح سویا تھا نا میں نے اچھے سے بسما کا کمرہ جو ہے نا میں نے اس کا واش روم بہت اچھے سے دھویا مطلب سات ہی بجے میں اٹھ ٹھی اس دن میں نے بہت اچھے سے وہ دھویا میں نے اس کو پوری دیواروں وواروں کو صابن دیا پانی لگایا
پھر
ہوا اب مجھے جانا تھا نا دوسرے کمرے میں دوسرے کمرے کو صفائی کرنے اب میں ابھی واش روم میں گھسی ہی نہیں انکل آیا اس نے لائی پائپ اس نے چھڑکا ہاں نہیں اس نے چھڑکا پور میں واش روم کو پانی بولا چھوڑو چھوڑو ہو گیا یہ صاف لایا فارش وارش اور ڈالا کچھ صاف نہیں کیا میں نے وہ واش روم میں نے پھر بسمہ کو بولا بھی میں نے بولا میں نے ساہل کا اور تمہارا واش روم کمرہ اچھے سے صاف کیا پورا صاف کیا
لیکن انکل نے اس واش روم کو مجھے اس نے چھڑکا پانی وانی بولا ہو گیا ہو گیا صاف تو بس
ارے وہ چلاتا رہتا ہے اس کو
اور مطلب انسان کرتا ہے نا ڈیپ صفائی ہم لوگ کرتے ہیں نا وہ ڈیپ صفائی وہ بہت نہیں نہیں ہو گیا ہو گیا ہو گیا چھوڑو چھوڑو چھوڑو چھوڑو ڈولو فارش
وہ اپ نہیں کرتا ہے وہ بول رہا ہے میں اس کا اس کی ایک بری عادت ہے میں صحیح ہوں
باقی سب غلط ہے وہی نا اور مطلب دیکھو لوبی میں کتنا سارا سامان تھا اتنا سارا سامان تھا دیکھو وہ میں آشو اور صرف ماریا تھے نا وہاں ہم تینوں نے اس مطلب پہلے بولا لوبی سے اٹھاؤ لے جاؤ دادی کے کمرے میں لیا ہم نے وہ سارا دادی کمرے میں دادی کے کمرے سے نکلوایا رکھوایا حمام کے کمرے میں رکھ حمام کے کمرے میں حمام کے کمرے سے نکلوا کے پھر پھر سے لوبی میں رکھ
الی پھر کیوں وہ اٹھانا تھا
پتا ہی نہیں سمجھ بولتا ہے دیکھو ایک جگہ سامان ہے اٹاؤ گے وہاں پہ صفائی کرو کی نہا صفائی اب ادھر سے نکالو دوسرے کمرے میں رکھو دوسری کی صفا ئی کرو میں نے اس کو بولا میں نے اس کو بولا اس کو اس کو لو بی میں ہی رکھو ہم رکھیں گے یہ سامان کہاں کہاں رکھنا ہے وہاں وہاں رکھ یں گے پھر صفائی وہ سمجھتا ہی نہیں تھا کچھ بھی نہیں والا لیکن میں نے پھر بسمہ کو میں نے پھر بسمہ کو بولا نا میں نے بولا اس کو چھوٹی لیکن بہت اچھا کرتی تھی
آپ ایک بات بولو اب ہمیں اس کی قدر آئی جب وہ ہمارے بیچ آئے تب ہم وہ اس کو بار بار یہی سمجھتے تھے وہ جھگڑا لو ہے وہ یہ ہے وہ وہ ہے وہ یہ کرتی ہے لیکن اب ہر کسی کے چہرے میں یہ نظر آیا کہ وہی اچھی
اور مطلب سارا سامان کتنے مہنگے مہنگے قالین ہے دیکھو کل مزدور کے ہاتھ وہ دھلوائے وہ سارے خراب کیے جس دن ہم گئے نا فرائیڈے کے دن بسما کو اتنا غصہ آیا مطلب انہوں نے انہوں نے انہوں نے لیا تھا نا یہاں سے سارا دو دو کے ان انہوں نے سارا لیا تھا نا اچھے سے طے کر کے وہاں انکل نے رکھوایا تھا اور یہاں مطلب انشا میں نے اور ماریا نے جب نا ہم رات کو آئے ہم نے نی چے کے ہول میں رکھا تھا سارا سنبھل کے اس مور فٹو چ
اچ
دوسری کال کرو میں آپ کو بول لوں گی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اٹھاؤ
ہاں
یہ کٹ ہی نہیں ہوتی ہے یہ کٹ ہی نہیں ہوتی ہی ہے
میں کاٹوں یہیں سے
کاٹوں
ہو رہی ہے کٹ
اس کو کیا ہو گیا اس کو کیا ہو گیا
ایپ سے ہی باہر جاؤ
میں گئی ہا